ہیلو
ہاں
ہاں یہ دیکھو نیٹ ورک آ گیا نا
ہمارے ٹاںم میں نہیں ہوتا ویڈیو کال نہ ہوگا اس میں
پاگل ہو کیا
ام
اونلی نارمل کیل ہے وہ
امم
تمہارا ریفریش کرڈ تم کو کاہیں نہیں آتا ہے بھائی ابھی پتا ہے آنند کو تمہارے بات بھروائے تھے لیکن کا آ گیا تمہارا نہیں آیا
یہ دکھا تھا مجھے کوئی ٹاسک نہیں ملا کیوں نہیں رہا
کیوں نہیں ملے یہ نہیں پتا ہیلپ لائن میں نہیں پوچھی
وہی تو بھیج دیتا ہے تم کو کہاں آتا ہے ٹاسک کم مل ملنا چل رہے پروجیکٹ اور اب کی پروفائل جانکاری پر ہاں
جو بھای بھیجے تو پھر سے ایک بار بھر دینا ہاں ابھی
پھر سے کر دی ہیں
ہاں ایک بار کا کرنا لاگ آؤٹ کرنا پھر سے ایک بار اس کو وہ کر دینا ریفریش کر
کہ
اپ ڈیٹ کر دینا وہاں سے پلے اسٹور سے
ہاں
اور پھر اس کے بعد وہی فارم پھر سے بھر دیں نا شاید ہو ہی جائے
اب تھوڑی نا بھر دےگا یہ یو آر آلریڈی رسپانسڈ یو کین فل یہ نمبر سے اب تو ہاں دوسرے نمبر سے اب کرنا پڑے گا
ارے آئے گا یار تم اچھے سے کرتی نہ ہوگی امم کالج گئی تھی
ہاں امم ایکٹھ
چٹھی چھٹی تو رہے گا تو وہیں تم آرام سے رہے گا
آ گئی ہیں ایک ہف تا سے نے رہئی ہیں اب آ گئی ہیں آج ایک ہفتہ سے نہیں رہی ہے اب آ گئی ہیں آج
ایک ہفتے سے نہیں رہی تو اسسے چلانا کالج کا کام کرنے رہا اس لیے میں اتنا کام رہتا تم وہاں جب کالج ہی نہیں لگتا تو
پورٹ پلیو بنتا ہے اس کو بنانا ہے
وہی بس بنتا رہتا ہے کچ س کھاتے کھاتے نہیں ہیں
وہی تو سکھاتے اب اپنا کچھ سوچ کے تو انسپریشن لے کے اس میں ڈریس
انسپریشن
ہاں خود سے ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے سوا
ایک دم خود سے کہاں کرتی ہوں پرنٹر انسٹا سے تو کرتی ہوں پرنٹر کاا ہوتا ہے
وہ والا وہ دوسرا ہے اب دوسرا چلنے لگا
اچھا ہمارا گاؤان بنانا لے
ہاں ہ بس پیسہ بھیجو ن بھی
بھیجے تو رہے تم کو
کہاں بھیجیے
سو روپیہ نا بھیجے رہے ہیں
ہاں سو روپ ہم کا نیوز
ااے ہوں
نیوز پیپر کا بن جائے گا ہاں سو روپیہ میں
ہوں نیوز پیپر کا تو فھر بن جائے گا
اسی میں کام کرتے ہیں اسے بنا دیتے ہیں تم کو
ہ کیا نیوز پیپر کا بنانے کابھی نہیں یار
وہ انسپریشن اسٹڈی کے لے کے ہے
نریگ لی بروٹی والالا بنا دینا سما
ہاں
نورگ لی بروٹی ہول ند میں
ٹھیک ہے
بہت ساری برباد ل ن
کپڑا والی بھروٹی بنا کے
سیفای کال آ تھا جا امی گولی لگی اس م التا مسکی نہیں ہے تو کا
ڈوری ڈوری بنا کے پھر اس میں کڈ سیٹ چپکا کے بنا تو سکتے ہیں
کسکی ہاں وہی تو بولتے ہیں بنا دینا کمی کے لیے
بن گ روری
گاؤن سو فیشن سو کر دے گی نی
ہاں
میری ویس کیٹ ہے وہ کیٹ واک کر دے گی
ہوں
نوری کو بولتے میگی بنا تو بناتے نہیں کھ نا
تو تو کھائی ہے سب کوئی تھوڑی نہیں کھائے ہے
بھون بوٹی آتی ہیں یہاں
ہوں بس سے آئی ہے کسی ٹرین سے آئی ہے
ہمے بنانا
سے آئیے کٹے رین سے آئی
لائٹ سے
ہاں لائے
آے تو لائٹ سےفلائٹ فلائٹ لائٹ نہیں
تم چلاتی بھی جرا گھر میں فلائٹ
اپنے چھت پے لینڈ ہوتی ہے تم کو کیا معلوم ہ آئی گیا سات ت میں لینڈ ہوتی ہے اپنی تو وہی کہہ رہا ہے ا بسائیچے ن کوشن بھی پ یہ د مش گارٹ
ٹرینس سی آئی وہ
ٹرین چلتی ہے کب بنجاری میں
ساتنا سے کٹنی پھر کٹنی س
چالیس کلو میٹر کٹنی چلنا ہے تو ساٹھ ہاؤس بیس ہاؤس ہی نا بس سے چل لیں گے
ساٹھ کلو میٹر جو پ اسی کلو میٹر تو کیول رام نگر ر ہے
ساٹھ سات ہاں تو رام نگر الگ ہے ستنا الگ ہے رام نگر جیتا اتنا ستنا سپنا بھی ج جتنا بجراہو گھر سے رام نگر ہے اتنا رام نگر سے ستنا ہے زبردستی نہیں چاہیے
نہیںتنا
ستر کلو میٹر ہے ستنا رام نگر سے
ساٹھ نہی تو ستر ہے ستر
ہاں تو ستر پجرا ہو گڑھ سے ستنا ہے اچھا ایک دن پتا سواں کل پرسوں عبد الحفیظ ہمارا سپنا آے وحدہ
کا ہے
پتا نہیں کیسے اچانک سے آ گئے تھے اب پورا ان کا ہولیا چینج رہا مطلب تھوڑی عجیب سے داڑھی واڑی کلین ٹائپ کی کرے تھے اور پتا کیا ہے وہ کچھ تھوڑی ایکسٹرا پڑھ کے آئے تھے انگلش بھی بولتے رہے نارمل مطلب تو آ کے اپنے گھر میں اسٹائل مارتے رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ میرے سے پڑھے نہیں ہونا میں اتنا وہ ہو گیا ہوں
پتا لڑتے رہے ہیں میرے کو کیا کیا یہ وہ پتا نہیں کیا کا بات ہو پتہ نہیں ہم کبھی سو چے بھی نہ ہوں گے ان کے بارے میں کیسے ہے ہمارے میاں گہرا سپنا ہے
کچھ نہیں یاد
ہم سوچے رہے ہیں امی کو بتائیں گے کون ایتی ساری فروٹی ار تو ہم سوچے کیسے آ گئے یار یہ
خوشی بھی آ گئی ہے خوشی بھی آ گئی ہے
ہاں خوشی بھی آئی ہے
ہ ج
وہ بھین گیس نہیں تھی اسی لیے سب آگے ہیں
گیس نہیں تھی اس لیے سب لوگ یہاں آگیا
اے سارے مبو لگے ہیں اپنے للل
آے
اچھے ساریے آپ نے بس کوئی توڑ ا ہوں گی اپنی یہالگتے بڑھیا کون سے سال کا لگا ہوگا ساۓ ابو
تیرا چودہ سال ہے کیا
ہم لوگ جب چھوٹی چھوٹی کلاس میں وہی سب وہ وہاں پڑھائی کرتی رہے کار کا لائسنس وہیں سے لے کے آئے ہے
یا انچاؤ چ گلاس پڑتا رہا جب کا لگا
چوتوی کلاس سے پڑتے ہوئے سوچا آج تین سال تو سو چار پانچ سال سے ہم کالج کرتے ہونے لگے چار سال تو ہو ہی گئے ہیں نا اور چوتھی سیمانڈ بارہ آچار بارہ بارہ تیرہ سال ہو گئے بتا اتنے سال جو اچھا اچھا
چودہ سال میں آج پہلی سال اس نے میں مدکھی
دو دوٹھ لگے رہے ہیں وہ نہیں بچا رہا
وہ ہی تو کیا ہی بول اس بارس جانے تو کوئی توڑ لے گا تو وہ بھی پہلے پپیتا بھی لگے رہے ہیں نا سب اپنے یہاں بڑا بڑا پیڑ
ہاں تو ہا لگا رہا ہے ایک سو جڑ موٹا سگتا رہا ہے تھا پتا رہا ہے
ٹھیک ہے
ایک دم سوکھا سوکھا سا
پہل بڑی امی بھنڈی لگی رہتی رے سامان توڑ تڑی خالیاں کرتی ری بڑی امی کو کھیلی گئیے کیا
بڑی ا نے کیا بائی یہ بھٹتا بھی تو بہت ہی رہی
بھٹٹا بھی لگا رہا اب نہیں تو بھنڈی کھا لیا کرتی رہی بھڈی بھی یاد آتی نا آرہی کو کماوہلی
پورا
ختمہ والی بڑی امی اور چائے ناشتا ہو گیا
ابھی نہیں یہ صحی ہے تو جاتی چائے پیے نہیں ختم ہو جائے چائے
ہاں ابھی چھ بج رہے ہیں ابھی تک ختم نہا ہوئی ہوگی چیاند بنا لے کم سے کم جاپڑ مارے تو تم نے تو بناتی ہوں گی التمسی صحبے جمنا ایک گندا لگا التمس بھائی کماں آنے لگے ہیں
ہاں کا کمانے لگا بھائی کا کام کرنے لگا
بیڑی بٹا لگانے کا کارنی جات بورا بھرنے گیا ابو پھڑنے کو باندنے کو باندنے کو
پیس نہ پڑ نہ
ایک ہفتے کے لے ہم بھی ذرا پرچاچا کے یہاں چلے جائیں گے وہیں کھائیں گے جے من پور معے
یہی س بہت کام ہے تھا
پیسہ ملے گا مزدور
ہوں
مزدور نہیں رکھے ہیں
ہوں
جب زیادہ کام ہوتا ہے تو بچوں سے کرا لیتے ہیں
ہوں ٹھیک ہے
مزدور کو ایکٹ مزدور دینا پڑتا ہے رکھنا پڑتا ہے لڑکا بچہ آے تو پاگل تو وہی تھے مزدور کو زیادہ بھی دینا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا جب بس ب چ بلا دیتےوں تین ائم دے دیتے مزدور کو تو رکھنا پڑے گا نا نکال تھوڑی سکتے ہیں ایسے دماغ لگاتے ہیں وہا چا چا
ہ ہ پیسہ بچا رہے ہیں بھائی پیسہ
نہیں تو اپنے لڑکے بچوں کو پیسہ دیتے جااک آگ کے کرے نہیں تو اپنے لڑے ابو جی اس کو بلائیں گے ہاتھڑا کوائ گ پیسہ دیں گے تو وہی جو کہتے ہیں اپنے لڑکا بچہ کو بھی پیسہ دیتے چل لڑکا ہم اس کو تو دیتے ہیں ٹھیک ہے ابو جی بلوائیں گے التمس کو دکان میں کام کرنے کے لیے تو پیسہ دیں گے پورا دن التمس سے کام کرواتے ہیں ان کے گھر میں ویس سب کوئی پیسہ لے کے کام کرتا
ہاں بندے سوپڑا تک بیسکن پس
نہ ت ک اپنا پرستک کر مل بائی سے ہ ہوں محمد کا ت تھارا د جا کاا تو پیسا ہی اس کی پڑی امی بھی کیا ل گ ہے بائی ہے بھائی دس مھ د پچھلی بار سوا جییرو کروا دی ت چار مہیننے ت اٹھائی تھز کٹ گیا تھا
ک جی روئی ہے